السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیا ہو رہا ہے
ہیلو
کیا ہو رہا ہے
کہاں
اچھا
چھت پہ
اچھا گیا بھائی
دوسرے والے بھائی بھی آئے ہیں اور
کون آ ہے
تج بولو
ہیں
ایک چلی
اچھا
کھانا کھا رہا
من کے ابو نے کباب بنائے تھے
ابو نے کب بنایا تھا وہ
اچھا
ارے جن دن تم لوگ ملے ہو
ہاں ہاں
اس د
اچھا پھر
ہ اب یہ تینوں بیٹے کھا رہے تھے سچلی اور گاؤں والے تمہارے دوست اور بھائی
ھمم
ہم تو بیٹھ کے ہوئے کھانا کھا رہے تھے
ھممم
ہ چ گار کباب تو اچھے بنے ہیں لیکن کالا کے جیسے نہیں بنے ہیں امی امی کہہ رہی یہ بنا ہی نہیں پاتے ہے ان کو ت امی جی نہیں بنا دیں گی
ابت کت بھیتی
اب اب کہ ہاں تم کو بڑ تم گ ککر نہیں ہ
ہے ج
نہیں ارا تم کو بڑی ت نہیں ہے
ہاں
بغیرہ تم کو بڑی تمیز ہے جو روٹی کے ساتھ کو ر پورے کھائے جاتے ہیں کہ تھوڑے نارمل کھائے جاتے ہیں امی کہ ن اب اب بنے نہیں تو نوٹنگی تو بتاؤ گے
امی پ امی پ تم بھی گئی ہو بڑا خطرناک روف تم بھی مارتی ہو ہم بھی بھی مارتے امی بھی مارتی ہیں
ہ امی
ہاں
وہ ابو گئےنے ایک دم ہم تلاو بنا رہے نوی دوی اتنی دیر سے گرمی میں کھڑی ہے بنا رہے بنا کےے تو ن خرا دھا رہی ہو
اکا
پ آپ دیکھے نا میں پینا میں ایک دم پورا بھیو پینا گرمی تو ٹھیک ہے ہی کیا کرتے ہیں
تو وہی روٹی بنا کے نکلی تھی
ھمم
تو وہ کہام کبات چل د اب تم بیٹھ ہو جاتے ہیں کھاناا رکھو اور کھاؤ جا کے ہم تل پلا رہے بائے ابو پھر دیکن شافات لوگ بھی آ گئے تو شافات جا رہا تھا گھر تو وسے چلی گا رہ تھا گھر ا کو بھی بلا لیا کہ نہیں آؤ کھاوا کے کھاوا کے کھاوا کے تو پھر وہ بھی آیا کھایا بپا نے تاریخ کہ ہم دونوں لوگ ایک ہی میں لڑے گھسے جا رہے اتنی ہنسی آ رہی اتنی ہنسی آ رہی ک کہنا کری کہیں کو پھر ہمیں کو دال چاہیے تھی کہ
ہوں
ڈال نکالو اب تمارے ہاتھ تو ہے نہیں ا چلو بس کباب بنا کے ایحسان لا دیا آ کیا نے دال کر
سر ا د دز س رہے یار ا
کیا پانی ڈالو اب ہم کوول ڈا
ا ب صحی ہے یاار ہے صحی ہونا چاہیے
اور اس وہی رسی دن جو اس سے ایک دن پہلے کا لے لوگن تنگی مچائی تی تو ابو ابو امی کی بحث ہو جاتی لیکن کر کرو کہ ہم لوگ موجود تھے ہم ناظرین دونوں دونوں نے مسئلہ کلیئر کر دییا کہ ایسی بات نہیں تھی میرے سامنے کی بات ہے ایسی بات ہوئی تھی خالا الٹا بول رہی ہیں
ہوں
نہیں میرے سامنے کی بات ہم کیسے مان گا ایسی بات ہے
اور کیا بات صحیح ہے
نے تو مٹر سز نات
ہوں
آپاس نہیں ب دس
چلو اچھا
ہوں
نہیں وہ
مھے نے اتنا سمجھایا وہ دو گھنٹہ رہے چے تو باہر نہ بت ہے نا اور بھیلہ ک سسار ہوگی
کیا تہاری تم کو
ہاں مطلب ہم نے سب چیز سمجھیا ہے نا کہ مطلب ان کے کہنے کہ تم اپنے گھر میں کیوں کوٹ ڈالو گا ان کی عادت تھی یہ ہے وہ ہے ہم نے کل پوری بات ایکسپلین کرے کہ اس وجہ سے وہ لوگ یہ کرتی ہیں وہ لوگ تو ہم کو ہی بڑکاتی ہیں ہم کو بتا کھا لو ہم کو بھڑکاتے ہیں آ کے ابو کے خلاف
کیا مطلب یہ
یہ ہم کو ہر باتیں یہ ہے کہ جیسے کہ جیسے مطلب ان کو لگتا ہے کہ اب وہ کام نہیں کرتے گھوما کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اب اب وہ کام جمع کر کے آئے ہیں آج تو آج کام نہیں ملا تو کل کل ہی تو کریں گے جیسے آج کام مل ہے تو کل ہی تو اٹ لیں گے کام اب کیا والا تو کام ہے ن دن بھر ڈیوٹی کرو اپنے من من کا کام رہتا تا ہے جب من کرے باہر جو جب من کرے نہ بیٹھو
ہوں ہوں
اور جب کام مدہ ہوتا ہے تب اس میں محنت کرنی پڑ جاتی ہے پورا دن کرنا پڑتا ہے ورنہ تو پورا دن نہیں کرنا پڑتا ہے بک کو کاریگر ہے وہ کرتا رہتا ہے اب ن ٹہل ٹہلنے لگتے ہیں یا ٹہلا کرتے ہیں ہم یا پھر کہیں بھی چلے جائیں تو ان کو ان کو یہ لگتا تھا کہ اب وہ کام نہیں کرتے
ہوں
تو ہم سے کہہ رہے ہم گھر ہوئے ہاں کااگا ہاں بلایا تھا ہم کو سماپتی نے یہی ایپ کے چکر میں کہ ہم کو بتا دو ہم بھی کیا کریں آپ کا کام تو مطلب تھوڑا بہت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں بول بولتے ہم بھی کریں گے ہم کو بتا دانا تھا ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں تو وہی آئیڈیا وغیرہ سب بنوا لے بنوا رہے تھے ہمٹیکلا بنا رہے کی آئی ڈی آئی ڈی وغیرہ بنا کے بیٹھے تھے ہم تو آگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو تم جو پیسہ کماتی ہو
ہوں
تو اپنے گھر پہ مت دیا کرو ہم نے ہاں ہم نے ہم نے تو ہم نے کب گھر پہ دیا ہم تو کبھی گھر پہ نہیں دیتے اپنے پیسے مطلب دیتے کیا اب وہ لیتے ہی نہیں ہے میرے گھر والے لیتے ہی نہیں ہے میرے پاس پہلے کے جو سی ہے اس میں فون خریدا دوسری سی رہی ہے جس میں ہم نے کپڑے خریداالے تیسری آئی تو ہم جا کے اپنی اسکول کی کالج کی فیس جمع کر دی ہم نے کہاں ہم نے گھر پہ لگا دیے پیسے ہمارے ایپ کے یا پھر وگانک ایپ وغیرہ جو بھی ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے پیسے نہ دیا کریں
اچھا
ہاں جنا تو لج ابو ہم کو لے دنے اور بائی چانس کبھی لے لیا کبھی کہ ٹوٹے نہیں ہیں میرے بیگ میں ٹوٹے پڑے ہیں کچھ بھی بائی چانس سبھی دس بیس روپے سو روپئے دو سو روپئے نکال بھیے تو واپس دے دیتی ہیں ہمیں یہ تو تمہارے پیسے دیے تھے
اچھا
ااں
ارے تو لے بھی لیں گے تو کیا
ا ب اور یہ خیر ان کے بعد سر ہم نے کہا کہ تو ہے ہی ہم تو اپنے پس ہم خود ہی خرچا کرتے ہیں اور ابو بھی لے پیس کہ نہیں تم اسے کما کے دیتی اب کو کام نہیں کرتا کا واہ میرے دو تین
اچھا کہ تو اب اب وہ کام نہیں کرتے ہیں ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں تب بھی مانگیں گی کیا ایسے بول دیتے ایسے بول دیا اس سا
رہے ہیں تو کوئی آائے گی تما تموگ کی ذمہ داری ہے کیا ہے گھر پالنا گھر
ہاں کہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تو کیا سہارا نہیں بن سکتے کیا
نے ہ کی میرے ابا کی
ت کے رہنے کا مطلب ہے کہ تم تمہارے ابو کام بھی نہیں کرگتے ہیں تم نے کو شوق سارے پورے ر سو
کیونکہ ہم لوگ جو چاہتے ہوگا جب بھی من کرتا ہے وہ کھاتے ہیں یہ نہیں کہ مطلب یہ والا جیسے کہ کوئی ہے تو خراب چیز لے لو اور پیسے بچائ ہے یہ والاسین نہیں رہتے کھاؤ تو اچھا کاؤن نہ کھاؤ یہ والا گھر کا تھی نا میرے گھر کا کہ کھاؤ تو اچھا کھاؤ نہیں کھانا تو کھاؤ ہی مت
ہاں باپ صحیح ہے اور کیا
چا ہوناا ماتتا
ہاں اور ر کیا
جا کرا ا وہی ان کو کھڑا جاتتی ہے
جی
ابو بعد کلتے ہیں اچھے سے کھیلتے رہتے ہیں ابو کے سامنے مطلب
دیکھو جبھی ہی کوئی کرتا ہے کچھ اچھا یا کچھ بھی تو یہی دماغ میں آتا ہے کہ ہم بھی یہ چیز خریدیں گے اسے بڑھیا خریدیں گے ہاں یہ ٹھیک چل جاتا ہے اب یہ نہیں کہ تم ادھر لگا رہے ہو آگے ادھر لگا رہے مے بد یہ تو ہے ہی
اور پ جیسے کہیں میری شادی میں جائے ہم نےھے کپڑے پہنے اس کی تعریف ہو گئی ٹھیک ہے مل بتا ہے ن ان کے کپڑے کی بھی تعریف ہوتی ہے سح کی تابف نہیں ہوتی ہم ماشاء اللہ ہم سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں
ھممم ھمم
اور کت اس بات پ ہم نے کبھی دماغ میں یہ بات نہیں لائی کہ پرسوں جو سن ہم نے کا لت تو ک کی بعد تو ان لوگوں نے غور کیا ہے
ایک تو یہ بات تمہارے منہ پہ منہ پہ کس نے کہی ہے یہ سب باتیں منہ پہ کتنے کہ کھالا نے
سب باتیں خالہ نے آپا سے کہیں گا آپا سے نفیس فیس ماموں سے یہ سب باتیں کہیں ہیں تب جب ادھر کا سین یہ ہو گیا تبپ مطلب آپا کے ماموں کی ان سے کالا تو تھوڑی ٹھنڈی ہے کالہ نے مطلب ان لوگ کو بھی اب الٹا بولنا شروع کر دیا ہے
ہ ھمم
تب خانہ نے یہ سب بات بتائی ہے وہ انہوں نے آپا نے کہ بتاؤ ایسی ایسی یہ بات کر ہیں ان کے سامنے ہم تو کچھ نہیں بول پاتے لیکن ہم کبھی یقین نہیں کرتے ان سب باتوں پہ اور ان کو الٹا سمجھا دیتے ہیں کہ ایسے ایسا کرنا نہیں چاہیے ایسا بری بات ہے ٹھیک ہے لیکن ہم تم لوگ وہاں پہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ت بہنوں بہنوں کا رشتہ خراب ہوگا
ہم
اس لیے نہیں کہتے تھے کہ تم لوگ کا رشتہ نہ خراب ہو ایک دوسے کو پھوٹ نہیں پڑے اس لیے ت مجھ سے بتاتے نہیں تھے لیکن اب یہ ایسا کام کریں تو بتانا پڑ رہا ہے کیا کریں
ارے پتہ نہیں کیا مسلہ ہے ارے وہ اپنا دیکھیں اپنا کام جانے تم اپنا دے گو تم اپنا جانو کیا مسئلہ ہے ادھر فک شکایت وہ وہاں شکایت کری جا رہی ہے وہ ادھر سے فکار کری جا رہی ایسا کچھ بھی ہو مان لو اگر ہے بھی تو ایسا نہ ہوتا ہے یار کفر کے گھر کی کیوں بتاؤ تم
ج فورحان ہے حان سے کہ اور ایس آ رہے یار ہم کتنے بڑے ہیں وہ کتنی بڑی ہے ان کی کوئی عمر ہے ہم تو جاننے والی
ایں پہ نہیں
ہ
دلین ہاصت بہت بڑی
بلی تو ہم نے جب سنا امی سر پکڑ کے بیٹھی امی دن اتنی دن بع تو ان کا منہ جلتا تھا ا تو م م با د شکتی م باپ ارے باپ
اچھے تم لوگ کو کبھی لگا نہیں کیا
کھانے ہم لگ ما بہت میٹھی بنتی ہے اور بہت مطلب حد سے زیادہ ہم کہتے کہ میری خال دنیا ہ خالا نہیں ہے
س میں تو ہم یہی کہتے تھے لیکن جب سے کیا لاک ڈاؤن
ک در یہ تو آگے بھیمفا ن
لاک ڈاؤن ٹائم سے ہمیں تھوڑا بہت مطلب تھوڑا بہت ادھر ادھر ہم ہونے لگے تھے تھوڑا بہت لاک ڈاؤن کے ٹائم سے لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ نہیں اتا تھا وہی لاک ڈاؤن جب آتا ہے اس کے بعد ہمیں تھوڑی تھوڑی بیں ادھر ادھر سے سننے میں آنے لگی تھوڑے تھوڑے کیا میرے منہ پہ ہی کرنے لگ تھی کہ یہ آفرین چھت پہ تھی یا کسی سے بات تو ایک بار جب یاد ہوگا تم تم وہی مطلب اپنی چھت پہ تھے
اور میرے ہاتھ میں فون تھا ہم یہی وہی تمہارے دوست کی چھت پہ تھے مسکانہ پہ بھی د چھات میںہ مسکانہ بھی نہا رہی تھی مسکانہ پہ نہا رہی تھی
ہ ہ توب وہی بولا تھا انہوں نے تبھی ہم وہاں پہ بیٹھے تھے
کئی بات گاؤں والی بی تبھی تب کی بات بتا ہاں ہاں یہ سب ہو چکا ہے اس کے بعد کی بعد